وائی جائ ہیلو بھائی جان
تو
کیا حال ہے بھائی جان سب خیریت ہے امی ابو لوگ ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان سب کائی امی ابو جان لوگ سب ٹھیک ہے آپ اپنا بارے میں بتائیے نا آپ کا کیا حال چال ہے سب ٹھیک کی بھائی جیں
ایک دم سوستھ ہے بھائی جان سب کرییےت
اور بتائیے کہ کھانا کھائے
جی بھائی جان کھانا کھا لے
ا کیا کیا کائے بائی دن
دال چاول سبزی چٹنی تھا سلاد تھا سلاد میں کھیرا تھا چکندر تھا پھر وہ گاجر تھا نیمبو تھا چاٹ مسالہ تھا ہری مرچ تھا مطلب اچھے سے کھائے بھائی جان پیٹ بھر گیا دل خوش ہو گیا بھائی جان
او
آپ کیا کیا کھائے ہیں بھیا
ہم تو کھائے بھائی جان چاول کھائے دال کھائے سبزی کھائے دو روٹی کھائے بھائی جان اس کے بعد تھوڑا چٹنی کھائے پھر اچار کھائے یہی سب کھائے بھائی جان
اچھا بھائی
ادھر کا موسم کیسا ہے بھائی جان
موسم تو ابھی ٹھنڈا ہے بھائی جان دو دوپہر میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور رات کو تھوڑا مطلب ٹھنڈی ہو جائے نہیں بھائی جن
نہیں ارے ہمارے یہاں تو آج کا موسم بہت ہی شاندار ہے بھائی جان بہت شاندار ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو میرے گھر ہے نا اس کے باہر بہت تو اچھا بارش ہو رہی تھی اور بارش ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا ہوا بھی چل رہی ہے سمجھے بھائی جان تو پورا دل خوش ہے اس موسم میں پتوں کی پہلی بار اچھی بارش ہوئی ہے
جی بھائی جان ادھر بارش ہوا ہے نا
ہاں
الے اولے گرے ہیں کہ نہیں
نہیں بھائی جان اوولے تو نہیں گرے لیکن بارش دیکھ کے نا ہم کو ایک مطلب آئیڈیا سوجھا ہے ٹھیک ہے
ہوں جی بھائی
کے باہر جو تھوڑا خالی زمین نہیں ہے میں سوچ سچ رہا ہوں کہ بارش کا جو اس موسم ہے نا اس کا فائدہ اٹھا اٹھا جائے اور کچھ بڑھیا پیڑ پودے لگا د تو مٹی بھی ٹی بھی جو ابھی گیلی ہو گئی ہے تو پودے آسانی سے لگ جائے گا
صحی سوچے بھائی ج نے
آپ کے گھر کے آس پاس پیڑ پودے لگے ہیں کیا
جی بھائی جانا میرے میرے گھر کے آس پاس کیا میرے گھر مطلب میرے گھر کے باہر ہی لگائے ہیں خود سے پیڑ لگایا انیک طرح کے پیڑ ہے بھائی جن
ہاں نہیں تو ہم مطلب کہ پوری جگہ میں ہم بھی پیڑ پودے نہیں لگائیں گے تھوڑی جگہ چھوڑ دوں گا کیوںکہ آگے جو ہے نا میرا بھی پلان ہے کہ باقی بچی ہوئی جو خالی زمین ہے
گھر بنوانا
ہ اس کے بوشیہ میں کچھ کمرہ یا گھر نروان کر کام کروا لوں جب تک گھر بننے کا کام شرو نہیں ہوتا ہے تب تک مطلب کہ سوچ رہے کہ پیڑ پودے سے وہ جگہ بہت خوبصورت دکھتی ہے کیا بھائی جان آپ کا کیا خیال ہے اس بارے
آپ کا سحی سوچ ہے ب
اور بارش ہے تو بارش سے مطلب کہ بہت چیز یاد بھی آ جائے گی کیا ابھی جو مطلب کہ مائک کا مہینہ چل رہا ہے نا یہ میرا سب سے پس پسندیدہ فھل آم بازار میں آنے لگا سمجھے اس ماہ میں
جی بھائی جان
اور ہمیں عام کھانا بہت زیادہ پسند ہے بھائی جان لیکن بس ایک ہی مشکل ہے جانتے ہیں کیا
جی بھائی پہ
کا سمے ہوتا ہے وہ بہت کچھ ہی دنوں کا ہوتا ہے سال کے باقی مہینے تو سال کے باقی بہنےیں تو ترسنا پڑتا ہے
سی بات ہے بھائی جن
کو آم کھانا کیسا لگتا ہے کوئی خاص پسند ہے آپ کو۔
جی بھائی جان آم تو مجھے سب فروٹ مطلب سبھی پھلوں سے اچھا آم لگتا ہے بھائی جان
سارا پسند ہے کیا
جی کچھ زیادہ ہی پسند ہے بیجو کام ہوتا ہے وہ چھوٹا چھوٹا وہیں وہی ہم کو بہت اچھا لگتا ہے بھائی ج اس کا سواد مطلب سواد دوسرے آموں کے مطلب دیکھے تو اس کا سواد اچھا رہتا ہے الگ رہتا ہے مطلب
او بھائی جا سن میرے پیھ سے کس کیکہ آواز نہیں نہ جا رہی ہے
نہیں بھائی جان
چلیے بچے لوگ کھیل رہے تھے نا اسی کن کچھ لیے
بولے ہیں بھائی نا آپ کو کون سا آم مطلب پسند ہے
جو ایک بیجک عام اتی ہے بھائی جان
جی
وہی پسند ہے بھائی جان بہت پسند ہے میرے کےے میں ہم کو سب سے زیادہ پسند ہے بھائی جان
ہم کو لگتا ہے میرا پسند اور آپ کا پسند کافی ملتا جلتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہمیں بھی لگتا ہے ہم کو یاترا کرنے جانا ہے بھائی جان تھوڑا سفر کرنے
سفر کرنے تو ہم کو بھی جانا ہے بھائی بہت لمبا سفر ہے وہ
ا آپ کہیں گئے ہیں یا نہیں
گئے تو بہت جگہ ہے بھائی جان لیکن جانا ہے ت تین دن لگتا ہے بھائی جان جانے میں
او
ریل گاڑی سے جانے میں تین دن اور پلین سے جانے میں لگ جاتا ہے ایک دن سے بھی کم لگتا ہے
تو چلیے تو صحی ہے
آپ کہیں جانے والے ہیں کہ نہیں بھائی
ہاں بھائی ہمیں تو جانا ہے بھائی جان کیا ہم سوچ رہے ہیں جانتے ہیں بہت بہترین جگہ ایک بنگلور ہے سمجھے بھائی جان
جی بھائی ج
سنا ہے کہ مطلب وہاں کا موسم جو ہو نا ہمیشہ سہانا رہتا اور وہاں بہت بڑے بڑے اور خوبصورت خوبصورت پارک ہے جیسے لال باغ ہے کبن پارک ہے ٹھیک ہے اور میرا پس میرا پسندیدہ شہر بھی ہے ہم وہاں پہ ہمیشہ شروع سے سوچ رہے تھے کہ ایک دن جائیں گے اور سفر کرنے سے تو آپ کو پتہ ہے پورا دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے اور نئی نئی جگہ کو دیکھنے کو ملتی ہے کیا
جی بھائی جان ڈپریشن نہ ہی آتا ہے
ہاں بھائی جان یہ تو بس صی ہے اب اور بتائیے آپ کا کوئی جگہ جانا ہے یا نہیں
تا ہے
آپ کو کوئی جگہ جانا ہے یا نہیں بھائی جان
جانا ہے عید بار جانا ہے بھائی جان
ہ
عید میں آپ بھی رہیے گا کہ نہیں بھ جان
ہاں بھائی جان جائیں گے
عید میں آپ گاؤں میں رہیے گا یا کہیں گھومنے جانا ہے
ہم سوچ رہے ہیں بھائی جان عید میں گاؤں میں ہی رہے کیا آپ کا کیا پلان ہے
تو ملاقات بھی ہو جائے گا آپ سے
ہاں ہو جائے گا بھائی جان آئیں گے آپ مطلب چنتا نہ کرے ویسے بھائی جان کیا کھان پان کی بات چل رہی تھی تو ابھی کچھ سمے پہلے عید کا جو تہوار آئے گا سمجھے بھائی جان
جی بھائی ج
کیا آپ نے کچھ خاص پلان کیا ہے
جی بھائی جان کچھ خاص پلان تو نہیں لیکن ہاں کھانا پینا اچھے سے ہوگا بنے گا یہ پلان کی ہیں پھر کچھ خریدنے کا ایک پلان کی ہے بس یہ کچھ زیادہ بڑا نہیں سوچے
ہمارے بھائی جان لوگ تو کافی مطلب کہ خاص خاص چیز مطلب کہ انتظار کی ہے بھائی جان سمجھے
جی
ہمارے یہاں عید جو ہے نا بہت شاندار بنائی جاتی ہے بھائی جان عید کے دن جو ہوتا ہے صبح سے ہی گھر میں رونق رہتی ہے سب نئے کپڑے پہن کر جاتے ہیں پھر گلے ملتے ہیں عید کا مبارک دے دو پھر آپ کے یہاں عید پر مطلب کہ پکوان بنتے ہوں گے بھائی جان نا
جی بھ جان بہت طرح طرح کے پکوان
ہمارے یہاں مطلب کہ صبح سے ہی امی جانی سا سکھ روما اور سیوئیاں بناتے رہتی ہے سمجھے بھائی جان جس کے بنا اگر عید ادھوری لگتی ہے اگر وہ چیز نہیں بنا پڑے خاندان اور دوست سجے آب گھر آتے ہیں سب ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں اور ہ بچوں کی جو عید ملتی ہے سمجھے عیدی ملتی ہے اس کی خوشی تو ان کے چہرے پر دیکھنے لائق ہوتی ہے آپ کو اس بار عید ہمارے یہاں آنا چاہیے ہم بہت مز دار طرح سے بناتے بھ جات
کوشش کریں گے ضرور بھیا اور بھائی جان کیا کیا بنوانے کا پروگرام
ہاں وائی جان
کیا کیا بنانے کا پروگرام ہے عید میں
اور بھائی جان دے کے سکھ روما بنے گا سویا بنے گا اور بھی کوئی چیز بنیں گا جیسے کہ ہاں چاول تو بنے گا ہی جیسے اور بھی جیسے گرم چاول آپ کو بنا دے گا ٹھنڈی ٹھنڈی لسی بھی آپ کو پلایا جائے گا چھاچ بھی پلایا جائے گا یہی سب چیز اور گرمیاں ہے تو پودینے کی چٹنی آم کا اچار بھی کھلایا جاتا ہے اور سلاد کھا تو اور ضروری ہے کیا بھائی کا
جی صحیح عید میں تو میلہ لگتا ہے تو میلا چلا جائے گ بھائی جان
ہاں بھائی ج چلا جائے گا اور پورے خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا جو مزہ ہے وہ اکیلے کھانے میں کہا ہے بھائی جان کیا سب لوگ سب لوگ ایک ساتھ دس تک خوان پر بیٹھتے اور باتیں کرتے کرتے کھاتاتے تو کھانا کا سواد اور بڑھ جاتا تب ہوا جائے
جی بھائی جان ایک دم سٹیک بات بولے
ہاں اور اچھے اچھے پکوان تو بنے گا بھائی جین کافی لذیذ لگتی ہے
جی بھائی جان
جہاں مطلب کہ دستخوان دے کر کھاتے ہیں نا بھائی جان و کا کافی لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے بات کرنا اور اچھا لگتا ہے
جی بھائی جان اور بھائی جن اور سب ٹھیک ہے بڑھیا ہے
آپ کا خیال رکے گا بھائی جان کیا ہے؟
جی بھائی ج ن آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں گے پھر ہم ہی آپ وہ جان کا لوگ کا خیال رکھ
ہاں بھائی جان ا سب کے خیال رکھیں گے بھائی جا
رکھنا تو ضروری ہے بھائین نا
ہاں بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت کچھ سی
چلو بھائی ماشاء اللہ آج آپ سے بہت دنوں بعد اتنی لمبی اور اچھی بات چیت ت ماشاء اللہ ٹھیک ہے شکریہ اللہ حافظ پی جائی
اللہ حافظ